ہیلو جی آواز جا رہی ہے ہماری ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی خیریت سے
ہلو
جی خیریت سے ہیں آپ
الحمد للہ ٹھیک ہے آپ کا دعا ہے آپ خیریت سے ہیں
جی سب اللہ پاک کے کرم ہے
اور بتائیں کھانا ہو گئی آپ کی
اور آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہیں
ہاں الحمد للہ سب ٹیک ٹھاک ہے
جی اللہ کا کرا جی جی چلیں چلیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور آپ بتائیں اور سب خیریت نا
ہاں سب سبھی خیریت سے ہیں
جی لگتا ہے آپ میٹھے کھانے کے شوقین
ہاں ہاں ہاں ہاں
ہوں آپ کی بات سے لگ رہا ہے مجھے
ہاں
جی آپ حلوا کھانا لگتا ہے پسند کرتے ہیں کیا
ہاں حلوہ بھی کھانا سب پسند کرتے کیونکہ
معاشرے میں آج کل بہت زیادہ چلی ہوئی ہے کہ
ہاں مونگ ڈال کر حلوا آپ کا جو ہے کیا نام ہے یہ کددو کا حلوا
ہاں یہ بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی کدو کا حلوا
اور لوکی جو ہے لوکی بولتے ہیں لوگ بہت سک کدو بھی بولتے ہیں ہ تو یہ ہمارے سرکار کو بڑی پسند تھا ہمارے نبی صلی اللہ عیہ وسلم کو بہت پسند تھا
جی بالکل بالکل
جی
مطلب کدو کا حلوا پسند کرتا
ہاں کدو کا حلوا آپ کھائیے بہت بہت لذیذ رہے گا
کا حلوا بنانے کا بھی بہت طریقہ ہے ہ جیسے ہمارے یہاں بنتی ہے آپ کو بتا دیتے ہیں جیسے کدو خریدا گیا
ہاں ہاں اس کو جو ہے کدو کو بڑھیا سے چھیل دیجیے
جی جی ہم آپ کو ہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں طریقہ ہمارے یہاں جیسے بنتی ہے پھر آپ بتائیے گا تو بنتی ہے ایسے کہ جیسے کدو ہم نے جا کے بازار سے خرید لی
جی
اس کے بعد خریدنے کے بعد کدو پورا چھلا ہے اس کا جو چھلکا جو اوپر کا رہتا ہے نا
ہاں ہاں
وہ پورا ہٹے گا
اس کے بعد وہ چھوٹا چھوٹا چھوٹا چھوٹا پیس کیا جاتا ہے
جی ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اس کے بعد اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے
کھووا ڈالا جاتا ہے
اس کے بعد چینی ڈالا جاتا ہے
یہی
اس کے بعد ایک رنگ ڈلاتا ہے ہررا کلر کا پھر وہ چولہے پہ رکھ کے اس کو بھونجا جاتا
بھونجا جاتا ہے
ہاں بڑھیا سے اس کو بھجتے بھونجتے بھجتے ہلکا ہلکی آرچ دے کے نرم آج پہ اس کو دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے
اور اس میں کاجو کشمش وغیرہ بھی
گونجنے کے بعد پھر اس میں دودھ ڈال کے تھوڑا دیر اس کو چھوڑا جاتا ہے پھر ہلکا سا کھوا ڈال کے پھر ہلکا سا کریم ڈال کے مطلب جو مزید جو ملتی ہے دکان وہ جو جو چیز کی ضرورت اس پہ رہتی ہے وہ آدمی لا کے ڈالتا ہے لاسٹ میں جب وہ پوری اچھی طریقے سے تیار ہو جاتی ہے
و
تب اس میں کاجو کشمش بادام یہ سب چیز کا پستتا جو بھی آئٹم ڈالاتا تا ہے کسمش وغیرہ ڈال کے اس کو بڑھیا سے ایک دم ایک سلور پیپر سے اس کو ڈھک دیا جاتا ہے
ہاں ڈھک دیا جاتا ہے
اور ڈھکنے کے بعد جب وہ تیار ہوتی ہے تو کھانے میں اس کا لطف اٹھاتے ہیں لوگ
یہ
ہمارے یہاں تو بہت پسند کرتے ہیں آپ
نہ اسی طریقہ سےدھر بھی ہوتا ہے اسی طریقہ سے ہوتا ہے ہاں اور اس کو بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کھانے کے بعد بھی جوو شوق سے مانتے ہیں
جی ہاں بالکل آج کل تو شادی پارٹی میں بھی آپ
ہاں اس کو شوق سے آپ بڑی شوق سے لے جاتے ہیں بہار میں بچے لوگ کو دیتے ہیں بچے لوگ بھی بڑی خوش ہوتے ہیں
شادی وغیرہ بھی بنتی ہے تو لوگ لوگ اس کو بہت بہت بہت اچھے طریقے سے اور بہت ک خوشحال ہو کے
ہاں کھاتے ہیں
بالکل آپ نے صحی فرمایا ایسے بھی میٹھا انسان کو زندگی میں اگر میٹھا کھاؤ گے تو میٹھا رہو گے
ہاں یہ ہے دیکھیے میٹھا جو ہے یہ ہمنے نبی کا سنت ہے سمجھ گئے تو نبی کا نبی سنس کے طریقے پر آپ چلیے گا تو ہر جگہ پر آپ پسا ہی گلا
جی صحیح کہا آپ ہر جگہ پہ ہر جگہ ہر جگہ اللہ پاک آپ کے ساتھ دیں گا
پڑے گا بھلے آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ہم کو فرق پڑ رہا ہے لیکن آپ کو فرق نہیں پڑے گا
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ سے بات کر کے بہ
ہاں کیونکہ نبی کے راستے پہ آپ چلیے اللہ اللہ کے رسول راستے پہ چلیے تو آپ کو کامیابی ملے گا
جی انشاء اللہ
تھوڑا دیکھنے کے لیے آپ کو لگے گا کہ ہم اونچائی پر جا رہے ہیں لیکن اس طریقہ اونچائے پر جائیے گا کہ دنیا بھی
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے بالکل بالکل
ایا
چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھی لگی انسان کو کھانے پینے کی شوقین رہنا ضروری ہے معاشرے میں ہان س انسان انسان جتنا کھائے گا جتنا پیے گا جتنا کھلائے گا اتنا بہتر برکت دیں گے اور نواز ہر ایک چیز سے آپ کو جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اب اب سوچے کہ ہم جو ہے اب نہیں کھا لے ہم ہمارے اگل بگل جو ہے تو وہ جو ہے آپ کھا بھی نہیں سکیے گا اور
اوروسا کھا اوروسا کھانا نہیں کھانا آج کے ڈیٹ میں سمجھ لیجے بےیکار
اسی لیے یہ اللہ تعالی برکت دیتا ہے ہاں کھلائیے اللہ آپ پا کر دیجیے
اور آپ کھلانے والے بنیے آج کے ڈیٹ میں اگر آپ کھلانے والے اگر اللہ پاک کو پسند کر رہے ہیں کھلانے والا بنا رہے ہیں یا کسی کا مددگار بنا دے رہے ہیں تو آپ
جی ہاں نسی وال ہیں یہ آپ کی خوش قسمتی ہے اں جی یہ آپ کو یہ آپ کو اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے درجہ ملا کہ نہیں بھائی ان کا ہاتھ جو ہے کھلا ہے
ڈڈ جی بالکل صحیح بات ہے وسے بھی انسان کیا لے کے آیا ہے اور کیا لے کے جائے گا
کچھ نہیں دیکھیے آپ تو جو ہے تن میں جو کپڑا ہے وہ بھی نہیں ہے آپ کا
نہ وہ بھی نہیں ہے ایک
تو جو اپ جو اللہ تعالی جو اپ کو جس ہے اللہ اللہ کے رسول نماز ہے قرآن ہے کیا کتاب ہے وہی آپ کو سب پوچھے ہاں آج دنیا میں سب سے بڑا چیز کلاج ہے اگر چھوٹا بھی ہے آپ سے چھوٹا آپ اس کو سلام کیجیے کوئی ضروری نہیں کہ سلام جو ہے وہ چھوٹا ہی کر لے
بہت اچھی بات کہی
آپ اس سے ا طریقہ سلام کیجیے السلام علیکم اور اگر وہ کر رہا ہے تو آپ بھی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہنچ گیا یہ نہیں کہ جو ہے ایسے ہاتھ اٹھا لیا تو سلام جو ہےب جیل سے نکالے
حلوا حلوا کبھی بنائے تو آپ تو حلوا کا بات کیے تو ہم کو بھی کھانے کا من کر گیا
ہاں آئیے کبھی فی الحال آپ آپ کو لصیب سے ہم ہم لوگ بھی کھا لیں گے آپ بھی آئیے
جی جی انشاء اللہ ضرور کبھی بنواتے ہیں حلوا گھر پہ ہم بھی کھاتے ہیں
ہ
حلوہ کی بات آپ نے کر کے مطلب ایک مجھے یہ کر دیا آپ مطلب حلووا کے پرتی مطلب
ہاں ہاں مجبور کیسے ہیں کیا کیونکہ حلوا تو ا گاجر کی ب کا بھی حلوا ہوتا ہے
جی بالکل
لیکن جو یہ حلوہ ہوتا ہے بڑا لذیذ ہوتا ہے
جی جی بالکل صحیح کہا بالکل صحیح کہا جی چلیے بہتر بتر ہے اور آپ اپنی صحت پہ دھیان دیں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے جتنے بھی جان پہچان کے لوگ سب میں دعوت کرے ہیں اور سب کو ہاں بچے ہے اور حلوا سب کو آپ کھلائیے
آپ سب کو اللہ کے اللہ اللہ کے رسول پر چلنے کی توحفی کا راف
جی امین شمہ امین بالکل صحیح کہا آپ نے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ا ہاں
اور بہت چیز آپ نے آپ سے بات کر کے ہم کو سیکھنے محسوس ہوا بہت بہت جی جی نہیں نہیں ہم بھی چلیے شکریہ آپ نے اس قابل مجھے سمجھا لیکن ہم بھی بھی آپ سے بات کر کے بہت طریق کا چیز سیکھے ہیں آج اور کھانے پینے کی شوقین ہے آپ آپ کے باتوں سے مجھے لگا کہ آپ
آدمی صحبت میں سیکھتا ہے
جی اور آپ آپ کے باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کھانے پینے کے بہت شوقین
ہاں ہاں ہ
آپ کے گھر میں آپ کے لوگ آپ سے بہت خوش رہتے ہیں اور تو اتنے بہتر اتنا بہتر آ آپ آپ نہیں نہیں آپ اتنے اچھیے طح بات کیے چلیے بہت اچھا اچھا لگا آپ سے بات کیا کر کے اللہ آپ کو ساری وہ خوشیاں آتا فرمائے جس چیز کے آپ قابل ہیں اور بہتر بر سے بہتر ہو آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے اور بر برکت آئے خیر و برکت رہے آپ کے ساتھ صحت تندرستی آپ کی برقرار رہے ہمیشہ چلیے بہت اچھا لگا بھائی جانا سے بات کر کے جی بہت بہتر لگا
ہوں
جی بالکل صحیح ٹھیک ہے تو پھر اللہ حافظ
اللہ حافظ اللہ
ہ جیوک ہے ن پی س